ہلو
ہلو
وعلیکم السلام
السلام علیکم
آمم اور سب خیریت ہے
آ ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو
جی بالکل سب خیریت ہے
اور سناؤ
بس سب الحمد للہ سب اور آپ فرمائیے آپ کے کھانا ہوا ہے آپ کے امی ابو سب بیگم سب خیریت
ہاں سب ٹھیک ہے ہم نے کھانا بھی کھایا
جی بالکل تو آپ اپنے ٹاپک پے بات کیجیے فرمائیے تھوڑا
کس ٹاپک پے بات کریں گے ہم
جی جی ہم کریں گے تعلیم پر
چلو آپ ہی بتاؤ کچھ ٹا کس ٹاپک پے بات کریں گے
جی بالکل بالکل ہم کریں گے نا ہم تعلیم پے بات کرتے ہیں
جی
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے دیکھو آج کل نا تعلیم بہت ضروری ہو گئی ہے تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نے دیکھا ہوگا کہ ہمم تعلیم ہے جو مطلب ایک وہ نہیں ایک ایک جاب کر کے ایک جاب کا ذریعہ نہیں رہا مطلب یہ زندگی جینے کا زندگی کو جاننے کا پہچاننے کا مطلب زندگی کو مطلب ہر چیز مطلب پڑھنے کا یہ ہے ذریعہ ہے مطلب یہ جاب نہیں ہے کہ جیسے کہ پہلے تعلیم نہیں تھی تو لوگوں کیا ہی جانتا تھا کچھ نہیں جانتا تھا کیسے کیا ہوتا کیسے کچھ مطلب ان کو کچھ تھا ہی نہیں مطلب ایسے انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہی رہتا تھا اب تو تو آپ نے دیکھا ہو جیسے جیسے تعلیم بڑھتی رہ رہی ہےلوگ اب پڑھنا سکشھت ہو رہے ہیں ویسے ویسے ان کو جانکاریاں ملتی نہیں اچھا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کبھی کچھ برا بھی دیکھ سننے کو ملتا ہے کچھ چیزیں ایسی ملتی ہے مطلب مطلب تعلیم سے ہمیں تو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا تو اس وجہ سے تم نے جاب بھی نہیں دی روزگار بھی نہیں تھا انسان ایسے بیٹھا رہتا تھا اس وجہ سے وہ غریب تھا اب دیکھا ہے مطلب ساری چیز پیسے انسان غریب نہیں ہے اس کے پا پیسے ہر چیز ہے ہر چیز ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے تو آپ بھی ہمیں فرمائیے کہ مطلب اس کا مطلب یہ ہمارے لیے ایک امپورٹینٹ ہے بتائیے تھوڑا
ہوں
ہاں یہ مطلب آ آ کتنی امپورٹینٹ تھوڑا آپ ہمیں فرمائے
کیا فرماؤں گا
فرمائیے فرمائیے ہیلو
ہیلو آواز آ رہی ہے
جی جی بالکل آرہی ہے فرمائیے
جی کیا فرماؤں گا میں آپ کو
مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں دھو جو تعلیم ہے نا اس کے بعد میں آپ فرمائیے کہ تعلیم نا اپنے لیے
ہے بچوں کے لیے تعلیم پڑھنا چاہیے
جی تو مطلب یہ ہے مطلب بتائیے آپ کہ پڑھنا ہی ضروری تھوڑی ہوتا ہے تعلیم تو ہر کسی کو حاصل کرنا ضروری ہے ایک پڑھنے کا ذریعہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک جاب لگ جائے ہم شکھت ہو گے بس ایسا صحیح ہے جاب سے لگنے سے مدطلب نہیں ہوتا اس کے اندر ہمارے دماغ وکست ہوتا ہے ہمیں ا گان ملتا ہے ہم گان وہ دوسروں کو بانٹتے ہیں اس جان کی مطلب زیادہ اپلبدھی ہوتی ہے اچ سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہمیں ملتا ہےار تو اور کرتا ہے اور بڑھ جاتا ہے اچھی اچھی بات ہے اچھا کچھ سب لائف میں اچھا دیکھنے کو ملتا ہے کرنے کا موقع بھی ملتا ہے ہم ہم کری پہچان اسی وجہ سے بنا پاتے ہیںیک کوئی ایک بڑا افسر بنتا ہے مطلب جو کوئی بھی اس کے سب نے ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے پڑھتا لگتا ہے تعلیم کی وجہ سے کر پاتا ہے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا ایسا کچھ دیکھا تھا کچھ نہیں لوگ با مطلب ایسے غریب تھے ان پڑھ تھے مطلب ایسے ان کو اپنا نام تک اتنا نہیں آتا تھا کیوں نہیں آتا تھا پہلے یہ تھا نہیں اب یہ اتنا ہے کہ اب یہ سب نہیں آیا تو اس انسان کا جینا آرام ہے مطلب دھرتی پر کوچ جیسا ہو جاتا ہے ام تھوڑا آپ بھی ہمیں اس بارے میں فرمائیے
جی میم بہت ضروری پڑھنا ہے
جی جی بولیے فرمائیے نا
ضروری پڑھنا ہے جو ان پڑھ ہوتا ہے نا
ہاں
وہ کہاں جائے گا
جی جی بالکل
اس کو اوو کچھ نہیں آتا ہے پھر اس ک بات بھی نہیں کرنی آتی ہے اس کو اردو میں
جی جی جی
یہی بات ہے جو ان پڑھ ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے
جی جی کچھ نہیں آ تو مجے کہا ہوا کہ دیکھ کوتی ہے نا ایک امی توتے بچوں کے تو بچوں کو سب سے پہلے تعلیم کے بارے میں سکھاتے ہیں دین کے بارے میں سکھاتے ہیں وہ ان کو گرہن کرواتے ہیں جیسے وہ خود کرتے ہیں تو بچوں کو ایسے شکشت کرتی ہیں کہ جیسے ہم کرے ویسے بھی اس راہ پر ہمارے مجھے بھی جانانیے چاہیے تو مطلب لوگ اگر یہ سب کرتے ادھر ادھر گنا فالتو کی بات ہے س ڈیوٹی کاا کرنا مطلب یہی کرتے ہیں تعلیم پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے س دیکھا ہوا یہ لوگ ب مطلب ایسے فالتو کا ٹائم بتائیں گے گپ لڑائیں گے وہ کبھی کسی اللہ کا نام نہیں دیتے اور نماز بڑھنے میں مصروف وہ نہیں ہوتے نہ ہی کہ وہ سمجھتے کہ ہمیں کرنا چاہیے ہمارا دھرم ہے تو اس پہ عمل رہنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے ہاں اللہ نے ہمیں دیا ہے تو مطلب لوگ اس چیز کو مطلب سیریسلی لیتے ہی نہیں ہے وہ کرتے نہیں وہ اپنے حساب سے جینا ہے وہ کرتی ہیں مطلب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے تو ہم جیسے چلیں گے ویسے رہیں گے اللہ جو سب کو دیکھتا ہے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو مطلب اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ مطلب جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے پھر بھی ہم اس سے نہیں سیکھ رہے نہیں جان کے جا رہے ہیں خود کی پہچان نہیں بنا رہے نہیں جا رہے ہیں تو مطلب یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی اچھا کروں گے تمہارے بچوں بھی اچھا کریں گے اچھا دیکھیں گے اچھا سیکھیں گے تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ دیکھو جو دن ہوتے ہیں جو تعلیم ہوتی ہے وہ انسان کی لیے بہت بہت زیادہ ضرورت مند ہو گئی ہے اب تو اس کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے تم نے دیکھا ہے کوئی ان پڑھ انسان ہو وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو مطلب وہ باہر جانا اور کسی کے سامنے بات کرنابی اس کا بیکار ہے کیونکہ تو سامنے والا سہی بھی کو سمجھے گا وہ کیا ہی بات کرے گا پھر بتاؤ وہ مارکیٹ میں سامان تک نہیں خرید پتا خود کے لیے شاپنگ بھی نہیں کر پاتا وہ کچھ اپنی ضور کاغذیں سے نہیں پڑ پاتا تو اس کی لائف کتنی خراب ہے بہت زیادہ خراب ہے
ہاں جی میم
فرمائیے آپ
جی میم اور کسی بات ٹاپک اٹھاؤ
جی جی بالکل تو مطلب میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو جیسا امی ابو کر گے وسا بچے سیکھیں گے تو بچوں کو اچھی اچھی بات سکھانے چاہیے اسکول بھیجنا چاہیے دین کے بارے میں سکھانا چاہیے کسی کو مطلب کسی بچوں کوگلت سکشا نہیں دینی چاہیے اچھی اچھی باتے سکانی چاہیے گھر پریوارار جات مطلب یہ سنسکرتی مطلب یہ نہیں پڑھنے سے ہی آتی ہوگی یہ تو خود بھی آنی چاہیے ماں باپ خود ہی یہ سنسکاروں میں ہوتا ہے یہ سارا کچھ سکھانا اور سیکھنا بچوں کے سامنے کیسے بیھوے کرنا جیسے ٹھیک وہ سمجھدار ہے یار اچھی طریقہ سے اچھی فیملی سے بلونگ کر تو مطلب یہ کریں گے جب بچے سیکھتے ہے اچھا کریں گے تو وہ اچھا ہی سیکھیں گے غلط کریں گے تو وہ غلط ہی سیکھیں گے
جی میم
جی جی آپ فرمائیے آپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بغ ا لوگا کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جیسے کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا
جی میم
تو وہ اپنا کوئی روزگار وہ کرتے ہیں اور تم نے پڑھا لکھا ویکتی دیکھ کا ہوگا اس میں ہر چیز کی مطلب تمیز ہوگی بات کرنے کی ہر چیز کی وہ ہوتی ہے مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے دیکھو وہ ان کے پاس دین ہے پڑھے لکھے ہیں مطلب سب کچھ ہے تعلیم ہے پھر بھی وہ تمیز سے بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھا لکھا ہر انسان انسان ہوتا ہے کچھ جانورسے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے کہ سامنے والے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کیا بول رہا ہوں کیا کر رہا ہوں ان کو تو بس یہ مطلب ہوتا ہے کہ بس ہم پڑھے لکھے اور ہمارے آگے پیچھے جس جو گھوم رہے ہیں بس وہ ایسے گھوم رہے ہیں ہم تو ہم تو بہت کچھ بڑے وہ بن گئے مطلب یہ ساری چیزیں مب یہ نہیں ہوتی دن میں یہ نہیں لکھی رہتی یہ اللہ نے نہیں بنائی یہ خود ہی نیچے انسانوں نے بنائی ہے تو انسان بھی ٹھیک بھی تو نہیں کرتا ایسے کنا بھائی اس سے ٹھیک کر دو یہ روک ٹوک ختم کر دو کیوں نہیں کرتا ہے
جی میم
ہ جی آپ تھوڑا فرمائیے
جی ہم اس پہ بات کب کریں گے جو یہ جنگلات ہیں جنگلات
ہوں
پیڑ پودے کاٹتے ہیں نا ہم
ہوں
اس سے پانی پانی بھی جب گندا ہوتا ہے کوڑے ڈالتے ہیں پانی میں
وہ صاف رکھنا چاہیے اس میں کوڑا ووڑا نہیں ڈالنا چاہیے سنا اس میں یہ کوڑا ووڑا نہیں ڈالنا ہوتا ہے کسی گڈھا میں ڈالنا کوئی گڈھا بڑا ایک کھودے اسی میں ڈالنا چاہیے
جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے
جو ہم وہ پانی میں ڈال رہے ہیں نا وہ خراب ہوتا ہے وہ پانی پھر
جی جی بالکل ماشاء اللہ ٹھیک فرمایا آپ نے
جی مے
جی جی
اور جنگلات میں وہ پیڑ ہوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں ہم
جی بالکل بالکل تو ہمارا تو ابھی یہ تھا کہ ہم نا ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ دین کے بارے میں بات کریں شکشک کی بات کرتے ہیں تو دیکھو ٹاپک مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں ساری بات کرتے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جو ہم دین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی اس کی جانکاری ہم ایک دوسرے کو دی اچھا سیکھنے کو ملتا ہے سکھانے کے لیے بھی ملتا ہے اچھی چی جانکاریاں ملتی ہیں تو مطلب یے بتائیے کی آپ مجھے نا آپ سے بات کر کے بہت
بہت اچھا لگا تم سے مجھے بھی بہت اچھی لگی آپ سے بات کرنے خدا حافظ اوکے بائے